ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ و برکاتہ جی
اور بتائیے خیریت سے ہیں الحمد للہ اپنا بتائیے
سب دعائیں ہیں آپ لوگوں کی الحمد للہ ہم لوگ بھی
خیریت سے ہے جی جی ماشاء اللہ جی جی اور بتائیے ہیلو
ہیلو
جی جی
ہلو
جی جی بولیے نا ہاں آرہی اواز جی آ رہی ہے اب آ رہی ہے
جی کیا کھانا کھایا آج آپ نے
آج تو ہم نے ابھی کھایا ہے ڈوسا
اچھا
جی
اچھا ڈوسا کھایا ہے آپ نے
جی جی
اور آپ کو گھومنا پھرنا پسند ہے
جی جی بہت
کہاں شہروں میں کہ وادیوں میں پہاڑوں میں
شہر میں وادیوں میں پہاڑوں میں تو زیادہ سکون ہوتا ہے
جی جی وہاں جاؤ تو دیکھو تو
زیادہ سکون ہے طرح طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں
جی وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نہیں
جی جی جی شہروں میں تو اب کچھ ہے ہی نہیں بھیڑ بھاڑ صرف ہے بس
ہاں شور گل چاروں طرف ہاں
پہاڑوں میں سکون ہے
ہاں صحیح فرمایا آپ نے اور کشمیر گئی ہیں آپ کبھی
نہیں نہیں ابھی تو جانا نہیں ہوا ہے
لیکن کشمیر تو ہر کسی کا ایک خواب ہے جانے کا سمجھ کہ کشمیر کی وادیوں میں ہم گھوم کے آئے وہاں کا جو ہے
ہر کوئی وہاں کا سکون اور لطف لینا چاہتا ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور آج کہاں گئی تھی آپ کہیں گھومنے گئی تھی کیا
جی جی آج یہیں پردشنی لگا ہوا تھا ہمارے ہی شہر میں وہیں گئے تھے
اچھا تو
جی نہیں نہیں کچھ خاص نہیں تھا سب بیکار ہی تھا
اچھا وہ پہلے سے بہت اس کا ہلہ تھا نا بہت اچھا اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا ویسے ہی ہوتا ہے اور آپ کے شوہر کیسے ہیں
الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی جی ابھی ابھی اپنے مائکے میں ہوں میں
اچھا اور اس کے آپ کی بھتیجی کا وہ ہو گیا جنم
ٹھیک ہے اچھا ہو ہاں جی اس کا جنم دن ہو گیا جی جی
ہاں اور آپ کی وہ بڑے والی بہن جن کی طبیعت ناساز تھی پیروں میں تکلیف تھی جن کی
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی اب آرام ہے ا ان کو بھی
اچھا وہ کہیں باہر گئی تھی نا
جی جی جی جے پور گئی تھیں وہ باہر دکھانے
اچھا تو اب صحت صحیح ہے ان کی
جی جی اب تو آرام ہے
اچھا وہ بھی بہت ڈائٹنگ کی نا اس وجہ سے لگتا ہے ان کو تکلیف بڑھ گئی ہاں کیونکہ اچھی صحت تھی ان کی اور دبلے ہونے کے چکر میں دبلے ہونے کے چکر میں آ کل انسان پریشان ہے ہاں تو وہ جو ہے وہ سب کھانا پینا چھوڑ دیا تو جنا غذا چاہیے انسان کو اتنی مکمل مل نہیں رہی ہے ہاں تو انسان جو ہے اپنے شریر ہاں تکلیف میں ہے وہی ہے تو اس لیے بولتے سب چیز کھانا پینا چاہیے
جی آج کل کا کھان پان بھی صحیح نہیں ہے دیکہا جائے تو خان پان بہت زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے کھان پان صحیح نہیں ہے آج کل کا
ہاں تو تو ایسے ہی ہے نا آج کل جو سب چیز ملاوٹی ہاں وہ چائنیز فوڈ باہر کا ہاں ہاں اور کوئی کوئی مانتا ہی نہیں ہے
اور زبان ہے تو مانتی نہیں ہے سواد کے بنا سب کو چاہیے
ہاں اس لیے صحت بگڑ رہی ہے لوگوں کی
اسی سے اب سب پریشان ہیں دوائی میں پیسہ لگا رہا ہے
ہوں دوائی میں تو اتنا زیادہ لوگوں کا پیسہ جا رہا ہے پہلے اتنی زیادہ بیماریاں بھی نہیں تھیں ہاں لوگ جو ہے خوب کام کرتے تھے
اب تو لوگ کام بھی نہیں کر پاتے ہیں اور پریشان ہو چکے ہیں اور اتنا زیادہ پیسہ پیسہ سب پیسے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں بس اب لوگ اپنا جسم لوگ اب اپنا جسم نہیں دیکھتے پہلے پہلے پیسہ دیکھتے ہیں
ہاں وہی ہے آواز کر کے وہ بھی ہو گیا نا ٹائم وقت جو ہے وقت پہ اٹھنا نہیں ہے اب آدھی رات تک موبائل چلانا ہے لوگوں کو صبح دیر تک سونا ہے
سونا ہے اب جو قدرت جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہی ختم ہو گیا ہے تو لوگ آج پریشان ہیں
ہاں ہاں وہ اس لیے اسی لیے نا وہ ٹائم سے جو ٹائم ٹیبل بنا ہے نا جو صبح اٹھنے کا رات کس لیے اوپر والے نے بنائی سونے کے لیے صبح کس لیے بنایا جگنے کے لیے
وہی وہی سب سب ساری چیزوں سے پریشان ہیں ہم انسان
صحیح ہے آج کل جو ہے نا اب چلنا پھرنا بھی نہیں ہےتا زیادہ
گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے
وہی تو
انسان کو اور زیادہ سویدھائیں مل چکی ہیں آرام آرام دائیک آرام دائک چیزوں سے اپنا شریر خراب کر لیا ہے
ہاں صحیح ہے اور اسے اسی لیے پریشان حال ہے پریشان ہے اس سمے اپنی حرکتوں سے
اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو انسانوں نے آج کل زیادہ آرام دائک بنا لیا ہے
ہوں ہوں تو یہ جو یہ جو جسم ہے جی یہ جسم جو ہے نا ایک مشین ہے آپ جس کو اس کو جتنا چلاؤ گے اتنا ہی چلے گا آفس میں ذرا ہاں اور جتنا آپ اس کو آرام دو گے اس میں جنگ لگ جائے گی
جم لگ جائے گا صحیح بات ہے
ہاں اور آپ کی بھابھی جان کیسی ہے ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے اور آپ کی ہاں صحیح ہے اور آپ کی بھا بھی جان کیسی ہے
الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کھانا پینا بنا لیا انہوں نے ابھی اچھا کیا پکایا انہوں نے آج
گھوئییں کی سبزی اور روٹی
اچھا بارش میں آتی ہے نا گھویاں
جی جی جی
اور آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
موسم تو بہت زیادہ یہاں پر عمس اور گرمی ہو رہی ہے
یہاں بھی یہی حال ہے حال بےحال ہو رہا ہے گرمی سے وہی وہی بات ہے یہاں بھی یہی حال ہے گرمی سے حال بے حال ہے انسان کا
انسان کا جانب کا دل ہی نہیں کرتا
وہی ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں آتے ہیں تو بالکل لشٹ ہو جاتے ہیں چنی گھبراہٹ ہاں گھبراہٹ میں چنی لگے گی گھر کے اندر
گھر میں رہنا ہی پسند کر رہا ہے بھائی گھر میں رہیے سکون کے ساتھ
ہاں وہی بات ہے اب لیکن یہ لگتا ہے کہ ارے چلو
گھوم آئے اور گھومنا ہی تو انسان کے لیے اب گھومنے میں بھی دقت ہے انسان گھوم بھی نہیں سکتا کہیں جا بھی نہیں سکتا
گھوم کے آئے تو
تو اوپرس اور آج کل کا ماحول بھی دیکھیے کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے بڑی بڑی سٹی ٹیوں میں تو بہت زیادہ
ہاں یہ تو ہے اب ہو گئے گھومنا گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہوتا سب کو لیکن اب کیا کرے انسان
مجبور ہے
ہاں مو موسم کے چلتے بھی
بہت زیادہ انسان اسی وجہ سے تو باہر نکل نہیں رہا ہے تکلیف خود کو نہ پہنچے اس لیے
ہاں اور بارش ہو تو بارش کا موسم بارش نہیں ہوگی ہاں گرمی کے موسم میں گرمی نہیں پڑے گی ٹھنڈ میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی ہاں تو یہ سب جو ہے نا یہ قدرت سے جو چھیڑخانی ہوئی ہے نا اسی کا نتیجہ ہے
نتیجہ ہے انسان جو آج پریشان ہے
ہاں تو جو ہے اس لیے نہیں تو پہلے دیکھیے گرمی میں ہم لوگ سب اسکول بارش میں اسکول جاتے تھے اب بارش ہی کہاں ہوتی ہے اتنی زیادہ ہ اور گرمی بھی ات اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں پڑتی تھی پہلے
نہیں پڑتی تھی
ہاں
بارش کا موسم لگا ہوا ہے بارش نظر ہی نہیں آ رہی ہے
ہاں
بارش نظر ہی نہیں آ رہی ہے
ہاں اور آپ کی امی ہی کب آ رہی ہیں
ہماری امی ابھی تو نہیں آئیں گی آئیں گی انتیس تاریخ تک
اچھا جی جی ٹھیک ہے ان کی صحت تو
جی جی الحمد للہ ٹھیک ہے
اچھا اور آپ کے ابو جان کہاں گئے
وہ ہوں گے کہیں باہر طرف اپنے دوستوں میں مشغول ہے
اچھا وہ بہت وہ رہتے ہیں بزی رہتے ہیں وہ
جی جی جی
ہاں
ان کو باہر کی دنیا سے زیادہ محبت ہے
صحیح ہاں گھر کے لوگوں سے
گھر کے لوگوں سے کم محبت ہے باہر کے لوگوں سے زیادہ محبت ہے انہیں
ہوں ہوں صحیح ہے ہمارے یہاں بھی تو طبیعت خراب ہے ہمارے ساسور جی کی اب ان کو بھی شاید دلی لے کے جائیں گے وہ بہت اس سمے مایوس ہو گئے ہیں اپنی صحت کو لے کے ہاں
جی جی
وہی وہی سوچتے رہتے ہیں نا دماغ میں
جی جی انسان کو جب آرام نہیں لگتا ہے تو پھر انسان ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے خیال اتے ہیں جی جی بالکل بالکل
تو پھر اس
اللہ سب کو صحت یاب کرے اچھا کر دے
جی جی ہو گیا دعا کرتے ہیں ہم لوگ بھی
جی جی جی نماز پڑھتا ہے انسان قرآن پڑھتا ہے تو دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ سے جلد سے جلد صحت دے مالک جتنے بھی لوگ پڑ انسان ہیں سب کودے
وہی تو اب ہو گیا آپ
آج کل انسان سب سے زیادہ بیماریوں سے ہی تو گھرا ہوا ہے چاروں طرف صرف بیماری صرف بیماری ہے کم عمر کے بچوں تک کو بیماریاں ہو رہی ہیں
ہاں ارے بچے کم عمر کے بچے چھوڑی ہے پیٹ میں بچے ان کو ہو جا رہی ہے
ان کو ہو جا رہی ہے صحیح بات ہے دنیا میں نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے
یہ تو اس سمے ایسا وہ چل رہا ہے زمانہ ہاں
تک آرہے ہے
جی جی جی چلیے ہاں ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے رکھتے ہیں جی بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے جی اللہ حافظ دعاؤں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ